ہلو ہاں
اور کیا کہہ رہی تھی آپ خود کون لانے کی چیزیں
میں نے کہا نہیں دینا تھا اس کو خود کو چیزیں لانی
میں نے سوچا کہ مجھے اس کو گفٹ کچھ نہ کچھ تو لانا ہی ہے میں اس کو برتھ ڈے پہ بھی کچھ نہیں دیا تب سے بھی کچھ نہیں دیا تو میں نے سوچا میں اس کو دوں گی اب اس کو لانسی رولیکس کی واچ تو اب میں نے اس کو بولا تو جب میری پیمنٹ آ جائے گی تو آپ واچ لے آنا اس نے بولا کہ کون سی واچ میںنے بولا جو آپ نے مجھے سینڈ کی تھی لانے کے لیے وہی واچ ہے نہ پھر اس نے کہا چھوڑو وہ ابھی واچ متلاؤ مجھے پھر ایسے ہی کیش دے دو تو میں اس کو بولا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
لیکن اس کی تو کوئی ویلو نہیں ہے نا کیش یہ اس کے بعد جائے گا وہ
ختم ہو جائے گا اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ ایسے ہی رہتی
میں نے اس کو بولا کہ وہ واچ لے کر آ اور اس نے بولا چھوڑو واچ نہیں اب لانا تو آپ پھر مجھے ایسے دے دو تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
چلو آپ کی مرضی آپ کے پیسے ہیں
ہاں آپ پوچھتے تھے نا مجھے یہ انہوں نے مطلب کچھ بولا
ہاں
تو اس سے مجھے کل پرسوں کال کی تو میں اس کو بولا ابھی س ٹائم لگے گا سامان سنبھالنے میں ہوں رانی بھی گھر گئی ایک ایک گھنٹہ میں شام کو دیتی ہوں سارا سامان پھلا کے ہوں تو پھر اس نے مجھے بولا کوئی بات نہیں تو اس مجھے پھر وہاں سے بولا کہ ہمارا کام ہو گیا ختم یہاں مطلب پینٹرس وینٹرس نکلے اب ہمیں سیڑھیوں کے لیے آپ کو پتا پاپا نے پہلے وہ کون سی سیڑھی بھیجی تھی سیڑھیوں کولا گانی کے لے وہ میرا اسٹی
ہاں ہاں
ان کو وہی والی لگانی ہے
وہ مجھے پسند نہیں ہیں بلکل بھی
مجھے بھی نہیں ہے پسند انہوں نے وہی پسند کی ہے
نہیں پھر بھی وہ بھی اچھی ہوتی ہے
جو بیچ میں وہ میٹل والی اور اسٹیل ہوتا ہے اس نے وہی پسند کی ہے اس نے مجھے بولا اب یہ لگائی ہے اس کے بعد سامان اپنی اپنی جگہ فٹ کریں گے اس کے بعد پھر میٹنگ کریں گے
ہوں ہوں
تو ان کو بھی یہ مہینہ لگ بگ اسی کے س جائے گا اگسٹ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ فری ہو جائیں گے کیا پتا کہ پھر وہ مطلب اگسٹ میں کہیں گے فی الحال میں نے اس کو بولا ساس کو کہ ابھی ہمیں لگے گا ایک دو مہینے میں نے تو اس ساتھ میں یہ بھی کہاں کہ جب ایک جگہ سے سامان لے ج جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات آتی ہے پھر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون سا چیز کہاں پہ ہوتا ہے اس نے بولا ہاں یہ بات صحیح ہے جب ہم ہم نے تو اوپر سے نیچے تک شفٹ کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے کونسا سامان کہاں پہ ہے آپ کو کہاں دکھے گا تو پھر میں نے اس کو اسی میں کہا کہ ابھی ایک دو مہینے لگے اس نے بولا کوئی بات نہیں کرو آرام سے تو ہمیں بھی کیا جلدی ہے پھر
چلو ٹھیک ہے پھر
سوچا اگر میں اس کو کہوں گی کہ نہیں ہمارا سامان سیٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر پانچ دن کے بعد ہی بولیں گے کہ ہم آئیں گے
مجھے بولا بات ہے کیا ہم نے وہ آں برتن یہاں کے اٹھا کے رکھ یہ ہے نا جو نا وہ مڈل والی المیرا میں تھے
ہاں
جو نا کوپر والے ہیں
ہاں
ان کی تو ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے نا ہمیں وہ تین ڈبے نہیں نیچے ہی رکھنے تھے پھر
میں نے سوچا کہ وہ آسان ہے پھر اتارنا کیونکہ اگر وہ نیچے اتارتے ہیں وہ مطلب کراکری جو وہ ٹوٹ جائے گی یا کچھ ہوا
ہوں ہوں
تو پھر میں نے وہ اسی میں اسی میں رکھے اگر وہ نکال کے رکھیں گے نا ہم نے کل ہی نکال کے رکھے ہے نا آج میں نے جھاڑو دیا نا وہاں وہ ہاں پھر میں نے دروازہ کھولا وہاں گرد چڑی تھی
جو نکال کے رکھے
ہاں
وہاں تو چڑے گی ہی وہ کہاں نکال کے رکھنے تھے ایسے
اب وہ نکا پاپا نے مطلب مانا آپ تو وہ نکال کے ہیں نا
پاپا نے کیا نہیں مانا اس کو کیا کرنا تھا کچن آئٹم کو اس کو کیا دیکھنا تھا
ایک میں نے چوری چوری ایک ڈبہ ہم نے شوبھو دیدی نے اور میں نے رکھا
یہاں کپڑے یہاں کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی المیرا میں ہوتے ہیں ان پہ بھی وہ چڑھ دودھ وغیرہ تو برتن تھے
سوچا کہ وہ رکھو اسی میں وہ اسی میں سے سیف ہے
ہوں
اور وہ نیچے بھی نہیں ہے میں نے آپ کو دکھایا نا ویڈیو کال پہ اب وہ ایک ہی سائڈ میں ہے اب خالی میں نے ان کو بولا تھا قالین اب ایک ہی سائڈ میں رکھنا تھا اب پورا پھیلا کے نہیں رکھنا تھا قالین انہوں نے بولا تمہیں کیا کریں گے میں نے بولا اگر ایک ہی سائڈ میں رہے گا تو بہتر رہے گا
وہ کہاں سے رکھے گا نہ
وہ پتا ہے حیا کی گاڑی کہاں پہ تھی
ہوں
حیا کی گاڑی کو کونے میں رکھا تھا ان کو رکھا ہے سیدھے بیچ میں
کیوں
وہ انہوں نے خود اٹھایا ہے نا وہ خود سے گئے ہے نا وہ اٹھانے میں نیچے کوئی
کسی کو ساتھ وہ سائڈ میں کرو
میں نے سوچا کہ اب میں کسی کو چڑاؤں گی شام کو سر میں نے کیا نا وہ سارا صاف وہاں اب تو آپ پھر وہ خالی سائڈ میں
وہاں شیشے ویشے صاف کیے تھے
ہاں پاپا نے پرسوں خود کے لیے چارجر نیا لایا ہمارے سارے چارجر بےکار ہوگئے
وہاں تو پھر میرا تھا وہ میں نے گھر لایا
ہاں پھر بھی اس سے آسانی ہوتی تھی نا کھانا بہت گرم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پریشر کوکر کا کھانا کون کون کھاتا ہے ان کو میں دوں گی پریشر کوکر میں بنا کے کھانا بہت ہے ابھی اب کیا کروں میں اب میں کھانا پکاؤں بنٹن میں یا پریشر کوکر میں
کھانا ایسے ہے
کیا
کتنا ہے کتنا ہے ایسے ہی
آدھا
آدھا مطلب بنانا کتنا ہے شام کے لیے کتنے کپ ہاں ہیلو ہیلو
اسسے
ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو آپ کی آواز ہی چلی گئی ہیلو
ہاں ہاں رکو رکو ہوں ہ یہ یہ کہہ رہی تھے آنٹی کی دروازہ بند رکھا کرو ا تم لوگ اکیلی ہوتی ہو تو یہ مت کھلا رکھو اور مجھے پہلے یہ بتاؤ اب میں اس کو نکال کے رکھوں اس میں اور پکاؤں
میں کہہ رہی ہوں شام کے لیے کتنے کپ بنانے ہیں
شام کے لیے ہم کتنے ہیں شام کے لیے چار کپ بناؤں گی
تو پھر وہ بنٹن وہی بناؤ نا پھر اس میں اوپر سے وہ کھانا ڈالو
ٹھیک ہے اور پتا ہے ہم رکھتے ہیں نا ایک گھنٹہ ہم رکھتے ہیں نا ایک گھنٹہ گیس پہ
ہوں ہوں
ویسے وہ جل جاتا ہے ایک تو آج میں نے ڈھائی کپ ایکسٹرا ڈالے اور میں نے چالیس چالیس منٹ تک ایک تو یہ سیٹ ہونے تک پندرہ منٹ اور اس کے بعد پھر میں نے چالیس منٹ رکھا
ہوں ہوں
اس سے وہ بہت اچھا ہو گیا اور وہ جل بھی نہیں گیا
ہاں تو پھر ٹائم تھوڑا کم کرو
ہاں یہاں مطلب فین وہاں فین ہوتا تھا نا آ پھر ره تھے ایک گھنٹہ یہاں پین ہوتا ہے نا باند ہی جب ہم اس کو گیس پہ چڑھا کے رکھتے ہیں مجھے لگا پھر اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے
ٹھیک ہے پھر کرو آپ یہ کال ختم میں کرتی ہوں مجھے یہ فور احمد بھی کال کر رہی ہے
وہ مجھے بھی کر رہی ہے میں نے فون سائلینٹ پہ کیا
مجھے بھی کر رہی ہے آپ کرو کام یہ کال کر کے پھر آپ کرو کیا کرنا ہے
ا امم امم
آپ پتا نہیں کیا کیا کرتی ہو وہاں سے
یہ نا آتے ہیں ایک ایک آتا کوئی آتا چارجر لینے کوئی کہتا ہے کہ ٹاپ انہیں کا تھا کوئی کہتا ہے کہ ادھر دیکھو کوئی کہتے ہیں حیا کدھر گئی وہ آنگن میں ہے کھیل رہی وہ سب کو بلا رہی پتا نہیں کیا کرے گی وہ تو کہہ رہی کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی
میں بھی سوچ رہی تھی اگر وہ دو تین دن رہے گی نا میں سوچ رہی تھی پھر یہ دور چھوڑے گی خود ہی ٹھیک ہے مجے دیدی مجھے دیدی بول رہی تھی دن میں جو اب کو گردن میں پرابلم ہوئی نا
ہمم ٹھیک
اس سے کہا اس نے کہا جب آپ کو گرین میں پرابلم ہوئی نا اس کو بعد وجہ سے ہوں
ہمم بہت
اسے بولا ہاں اسے بولا ڈاکٹر نے پرسوں بولا بچوں کو دودھ پلانے سے زیادہ تر پروابلم ہوتی ہے مطلب کمر میں ہوتی ہے لیکن زیادہ تر گردن میں ہوتی ہے اور حیا پتہ ہے نا وہ کیسے حیا پتہ ہے نا وہ کیسے پیتی ہے وہ ایسے بالوں کو پکڑ کے پھر گرن ٹیڑھی کر کے اسی سائڈ میں گردن ٹیڑی ہوئی ہے مجھے جبھی بھی یہ کالر پہن کے ہیں اور کیا اور کیا مجھے تو رائٹ والی بہت مجھے پتا نہیں سر میں چکر آ رہے ہیں الٹی لگ رہی ہے پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے
ہاں دیکھو ایک تو آ پرسوں سے بہت تھک گئی نا ایک تو وہ کارن بھی ہے اور دوسرا حیا دودھ بھی ابھی پیتی ہے
ہم میں سوچی تھی میں جاؤ گی پچھلی بار مجھےیاد نہیں ہے وہ بزولہ والوں نے کب بولا تھا سب وہ ڈاکٹر عارف ہوتا ہے
اس نے چینج کیا تھا نا صرف شاید وینسڈے کو
اس نے بولا فرائیڈے کو ہوتا ہے وہ
کیا کیا
پہلے ہوتا تھا وہ تھرسڈے پھر اس نے بولا شاید اب فرائیڈے کو ہوتا ہے
منس مجھے میں نے سنا کہ وینزڈے اور سیٹرڈے
سٹرڈے
یہی سنا میں نے مجھے پکا یاد نہیں ہے
اب اگر کل نہیں ہوگا تو پھر پرسوں جاؤں گی ہمیں کل دیدی کو بھی جانا ہے ڈاکٹر کے پاس کو بھی ہے نہ کمر میں پروابلم بہت زیادہ
آپ بھائیوں کو ٹیوشن کیوں نہیں بھیجتی ہو
بھیجوں گی اب گھر آئے گی تو بھیجوں گی کل سے
میں نے سوچا کہ آپ پھر ہم اس کو یہیں سے ٹیوشن دیکھیں گے
ہوں اب مت ہی بیٹھتی ہے وہاں پر میں یہاں ایک راکی پر جا کے وہ چلتا ہے کسی کے پاس جائے گی وہمت چلے گا میں بھیجوں گی اس کو اب کل سے پہلے فرا ہائی اسکول جاؤں نہیں
ہاں اس منتھ بھی زیادہ ہے نا اب اس کو ٹیوشن بھیجنا ہے ضروری کیونکہ اس کو مارچ سے ایڈمیشن کرنا ہے
ہاں ہاں
میں سوچ رہی تھی جب میں نے اذہان کا یہ سنیپ دیکھا تو میں سوچ رہی تھی میں آپ سے بولوں گی یہ کیوں نہیں جاتی ہے اب تو یہ گھر بھی گئی
ہوں ہوں
اس کا بھیجا کرو یہ سیکھ جائے گی کچھ
نہیں نہیں اس کو بھیجوں گی اب ابھی جو آئے گی تو بھیجیوں گی
اور آپ کو وہی اچھا چلو میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں
اب کرو گی ابھی واپس یا نہیں
کیا
آپ ابھی واپس کرو گی کال یا نہیں
ابھی کروں گی
ابھی واپس یا اس کے بعد پھر مجھے کام ہے تھوڑا نہیں آپ رکنا تھوڑا
ٹھیک ہے
کتنے ہیں ابھی
تین
ہاں آپ روکو تھوڑا میں کرتی ہوں واپس
ٹھیک ہے
او